السلام علیکم
وعلیکم السلام وعلیکم السلام الحمد اللہ ٹھیک ہوں تم سناؤ
میں بھی ٹھیک ہوں آج پتہ نہیں کیوں کھانے کا ٹاپک دماغ میں آ گیا سوچا تم سے بات کی جائے
ماشاء اللہ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے کھانے کی بات تو ہر وقت کی جا سکتی ہے بہن
ہ بالکل ویسے مجھے یہ جاننا تھا کہ جنرلی تمہیں کس قسم کا کھانا پسند ہے
ہملیے جن کھانا پسند ہے تو مجھے وہ کھانے پسند ہیں جو خوشبودار ہوں مزے دار ہوں تازہ ہو اور پیار سے بنائے گئے ہوں سب سے بڑی بات پیار سے بنائے گئے ہوں اور بتیں مجھے لگتا ہے کہ صرف ذائقہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا کھانے کے پیچھے جو محنت اور محبت ہوتی ہے وہ بھی اس کا حصہ ہوتا ہے
واہ کیا بات کہی ہے آپ نے میں بھی کچھ ایسا ہی سوچتی ہوں کبھی کبھی ایسا سدھا کا کھانا بھی اتنا اچھا لگتا ہے کہ مہنگی سے مہنگی ڈش
بالکل ہ ہ بالکل صحی کہا وہ سب سے بڑی بات گھر کا کھانا ہووا کھانا اکثر ہی اسی لیے دل کے قریب ہوتا ہے کیونکہ اس میں اپنا پن ہوتا ہے اپنائیت ہوتی ہے اور کے ہاتھ کا کھا ہوتا لاک بس یہ چائے کے والا ہواائے
گھر میں لوگوں کی پسند الگ ہو سکتی ہے لیکن کھانے سے محبت سب میں مستترک ہوتی ہے
بالکلھر ہاں ہر کلچر ہر ملک اور ہر علاقے کا اپنی خاص ڈشیں ہوتی ہیں جو ان کی پہچان بن جاتی ہیں
یہ بھی کتنی دلچسپ بات ہے کہ ایک ہی چیز کو الگ الگ جگہوں پہ مختلف طریقوں سے بنایا جاتا ہے
صحی کہاں بالکل اور بالکل کسی جگہ میں زیادہ استعمال ہونے والی چیزیں ہلکا ذائقہ پسند ہوتا ہے جیسے باہر دیش میں چلے جاؤ ملک میں باہر ملک میں چلے جاؤ تو وہاں پر الگ ذائقے ہوتے اور وہ مالے بھی کم کھائے جاتے ہیں اور کہیں لوگ کھانے کیزنٹیشن پر زیادہ توجہ دیتے ہیں
جیسے آپر ترکی چلی جائیے وہاں پہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ لوگ سلاد کو پریفیئر کرتے سلاد کو اپنا کھانا بناتے ہیں اور جو ہم یہاں پہ روٹی کھاتے ہیں وہ وہاں پہ وہ بریڈ ٹائپ ہوتی ہے تھوڑا گول سا ہوتا ہے بن ٹائپ وہ اس سے اپنی ساری ڈشیں کھاتے ہیں مطلب ان کے بھی الگ الگ طریقے کہ کانے
میں تو یہ سوچتی ہ یار کو بند سے اپنی روٹی کیسے جھا سکتا ہے ا
ہاں تمہیں کیا لگتا ہے لوگ کھانا سے بھوک مٹانے کے لیے کھاتے ہیں
اس بات کیا ہی کہوں میں جی بس میرے خیال میں کھانا انسانی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے لوگ خوشی میں بھی کھانا شیئر کرتے ہیں غم میں بھی لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور مہمان نوازی کا بھی سب سے بڑا ذریعہ کھانا ہی ہوتا ہے ک کو دعوت بربداؤ کھانے کے لیے بلانا پڑتا ہے کسی کو اپنے گھر پہ بلاؤ تو ایک کھانا پیشکش کرنا پڑتا کہ ہمارا گھر پر کسی کھا چاہیے تو کھانا تو ایک بہت ہوں کیا بتاؤںتی
سے ہمارے یہاں بھی جب کوئی مہمان آتا ہے تو سب سے پہلے اس کے لیے کچھ نہ کچھ کھانے یا پینے کا انتظام کیا جاتا ہے
ہاں اور اسی سے رشتوں میں محبت اور قربت پیدا ہوتی ہے
مجھے فیملی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا بہت اچھا لگتا ہے سب لوگ ایک دسترخوان پر ہوں اور باتیں کرتے ہوئے کھانا کھائائے تو مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے
جی مجھے بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا بہت پسند ہے اور میں بھی اسی چیز کو پسند کرتی ہوں آج کل تو لوگ موبائل اللہ طبہ اور ٹی وی میں اتنا مصروف ہو گئے ہیں کہ مل بیٹھ کر کھانا کھانے کی عادت کم ہوتی جا رہی یہ بہت زیادہ یہ مشغول انسان کو بہت ہی بر بات کرتی جا رہی ہے
صحیح کہا بالکل درست فرمایا آپ نے جب سب ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں تو صرف کھانا نہیں ہوتا بلکہ یادیں بھی ہوتی ہیں محبت ہوتی ہے اور کھانے کا ذائقہ جو ہو ہے وہ بھی پتا لگتا ہے اگر آپ فون چلاتے ہوئے یا پھر ادھر ادھر ٹی وی دیکھتے ہوئے کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کا ذائقہ ہی نہیں پت لگتا جو اتنی محنت سے بناتا ہے اس کی پھر تعریف کیسے ہوگی اس کو اپریشیٹ کریں گے تبھی تو اسے موقع ملے گا کہ وہ اور اچھے اچھے کھانے ہے بنائے جب ہم اپنے لوگوں کے جو کھانے بناتے ہیں ان کی قدر ہی نہیں کریں گے تو پھر کیا فائدہ انسان کو اپنے کھانے کے ٹم پہ کھانے کا لطف اٹھانا چاہیے
بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے محترمہ اور بعد میں پتہ ہے یہی یاد زندگی کی قیمت قیمتی حصہ بن جاتی ہیں اور اگر ٹی وی دیکھ کے کھانا کھاؤ تو وہ ہمارے جسم کو لگے گا ہی نہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے ایسا تمیں صحت بھی مل رہی ہو تو ہمارے دماغ کو پت ہی نہیں کہ ہم کھانا ہمارا دماغ تو ٹی وی میں لگا ہوا ہے تو سب سے بہترین ہے کہ آپ ٹی وی بن کر کے اپنے گھر والوں کے ساتھ دستخوان بچھا کر اور بہت ہی پیار سے کھانا کھائیں اس سے گھر والوں میں محبت آتی ہے اور جو چھوٹے چھوٹے بچے پل بڑھ رہے ہیں ان کو اچھے اخلاق اور گھر کی تمیز طور طریقہ یہ سب سیکھنے کا ملتا ہے
بالکل صحیح فرمایا آپ نے بالکل درست آپ کو کیا لگتا ہے کہ کھانے میں سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے
کھانے میں اگر مجھ سے پوچھا جائے تو اہم چیز میرے لیے سب سے بڑی صفائی اور تازہ ہونا تازہ کھانا ہونا سب سے زیادہ اہم ہے اگر کھانا صاف ستھرا اور احتیاط کے ساتھ تیار کیا جائے تو بہت ہی اچھی بات ہوتی ہے
بالکل صفائی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے
بالکل صاف صفائی تو ا ایمان کا بھی حصہ ہے ہمارے لیے میرے لیے صفائی اور تازہ ہونا سب سے زیادہ اہم ہے اگر کھانا صاف سوترا اور احتیاط کے ساتھ تیار کیا گیا ہو تو اسکا ذائقہ بھی بہتر لگتا ہے ہے نا
جی بالکل صحیح کہا ہر چیز میں احتیاط ہونی چاہیے
بالکل اور پھر بیلنس بھی ضروری ہوتا ہے مطلب ایک ترازو پہ فیملی لے کے چلنا بہت زیادہ مس مسالے دار یا بہت زیادہ میٹھا کھانا ہر وقت اچھا نہیں ہوتا ہیں نا
بالکل صحیح کہا کیسے
ویسے ہی جیسے مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کی پسند ان کے بچپن کے تجربوں سے بھی متاثر ہوتی ہے
یہ کیسے ہو سکتا ہے
یہ ہو سکتا ہے جیسے کہ بچے ہمیں سے سیکھتے ہیں نئی نئی چیزیں تو اسی چیز سے کھانے وہ بھی بچھو کو بھی پسند آتا بچے بھی کھانے کو دیکھیں ہے تو کھانے کی طرف رجوع کریں گے نا ہم ہم بھی بڑے الگ الگ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے تو بچوں کو کیسی صلاحیت ملے گی تو اچھے اخلاق اور اچھی چیزوں کی ہمیں بچوں کو سکھانی ہے کھانے کے کے ذریعے سے بھی بہت چیزیں سیکھتے ہیں
ہاں یہ بات سچ ہے کچھ کھانے دیکھتے ہی پ پرانی یاد تازا ہوجاتی ہے
بالکل جیسے جو کھانے ہم بچپن میں اکثر کھایا جاتا ان سے ایک جذباتی لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے ہے نا اور جیسے اور خوشبوئیں بھی ہمیں بچپن کے دن یاد دلاتی ہیں
مجھے لگتا ہے کھانا صرف پیٹ بھرنے کا ذریعہ نہیں بلکہسا احساساس سے بھی جدا ہوا ہے جڑا ہوا ہے
بلکل یہ صحیح کہا اپنی بلکل درست فرمایا احساس سے جڑا ہوا ہے اور کچھ خشیاں بھی ہمیں بچپن کی یاد دلا دیتی ہیں کھانے کھانا ایک ایسی چیز ہے
اور جب خوشی کا موقع ہو تو تو لوگ مل کر کھانا شیئر کرتے ہیں
بالکل یہ تو ہم ابھی کہ کہا ہی ہے کہ خوشی میں غم میں سب میں ہم کھانا شیئر کرنا بہت اچھا ایک ساتھ مل بیٹھ کر کھانا تو ایمان کا بھی حصہ ہے بالکل اسی لیے جب انسان اداس ہو تو اس کی پسندیدہ چیز اس کا موڈ بہتر کر دیتی ہے
ہاں شادیوں دعوتوں تہواروں فیملی گیدرنگ میں سب کھانا مرکزی کردار ادا کرتا ہے مجھے لگتا ہے کہ کھانے کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے قریب بھی ہوتے ہیں
بالکل صحیح فرمایا شادی دعوتوں میں یہ بھی دستور ہے بالکل کبھی کبھی دو انجان لوگ ایک ہی میس پر بیٹھ کر کھانا اگر ھیں تو دوستی کی شروعات ہو ہی جاتی ہے
پسند آئی
ماشاء اللہ میں تو ہمیشہ بات صحیح کہتی ہوں تو لوگوں کو پسند آ جاتی ہے
بالکل دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں دو وقت کی روٹی بھی مشکل پھر سے نصیب ہوتی ہے
بالکل بالکل صحیح کہا اور مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ کھانے کی قدر کرنی چاہیے آپ نے بالکل صحیح فرمایا دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں دو وقت کی روٹی بھی مشکل سے نصیب ہوتی بہت درست اس لیے کھانا ضیاع نہیں کرنا چاہیے مب تو ہمیشہ یہی کہتی ہوں پتا ہے میں جب بھی دسترخوان دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ کتنے لوگوں کی محنت کے بعد یہ سب ہم تک پہنچتا ہے میں جب بھی دسترخوان بالکل اسی لیے ہر نوالا قدر کے ساتھ کھانا چاہیے
اس لیے کھانا ضائع نہیں کرنا چاہیے اور اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے کسان مزدور دکاندار اور گھر میں کھانا تیار کرنے والے سب کی محنت شامل ہوتی ہے بالکل اس لیے ہر نوالا کردار کے ساتھ کھانا چاہیے تمہیں کیا لگتا ہے لوگ زیادہ کس قسم کے کھانے پسند کرتے ہیں
میں آپ کی آواز سمجھ نہیں پائی آپ نے کیا کہا میں آپ کی آواز سمجھ نہیں پایا آپ نے
ہاں ہ میں نے یہ کہا ہے کہ اس لیے کھانا ضائع نہیں کرنا چاہیے ہاں اور اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے میں جب بھی دسترخوان دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ کتنے لوگوں کی محنت کے بعد یہ سب ہم ہم تک پہنچتا ہے کسان مس دور دکاندار اور گھر میں کھانا تیار کرنے والے سب کی محنت شامل ہوتی ہے بالکل اس لیے ہر نوالا قدر کے ساتھ کھانا چاہیے تمہیں کیا لگتا ہے لوگ زیادہ کس قسم کے کھانا کھانا پسند کرتے ہیں
اکثر لوگ بہت طرح کے کھانے پسند کرتے ہیں میں تمہیں کیا بتاؤں شاید وہ کھانے جو ان کے کلچر اور ماحول سے مطابق رکھتے ہوں لوگ عام طور پر وہی ذائقہ پسند کرتے ہیں جن سے وہ واقف ہوتے ہیں جیسے کہ ہم اپنے ذائقے سے واقف ہیں اسی لیے ویسے مجھے لگتا ہے کہ سادگی میں بھین ہوتا اور اللہ کھانا ایسا کلائے کہ صحت کا خیال رکھنا چاہیے نہیں کہ الٹا سیدھا کھانا کھا لو
ہاں اور پھر وقت کے ساتھ لوگ نے ذائقوں کو بھی ایکسپلور کرتے ہیں
پر میں تو یہ کہنا چاہوں گی آج کی گفتگو سے مجھے احساس ہوا کہ کھانا صرف ایک ضرورت نہیں بلکہ زندگی کی خوبصورت پہلوؤں میں سے ایک ہے اور سب سے ضر